اللام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں خریت ہے
ابھی تو پراپر آواز آ رہی ہے نا کوئی دقت نہیں ہے
نہیں نہیں کوئی دقت نہیںپ
ہاں وہ اسی کی وجہ سے ہو گیا تھا میں نے جو ابھی آپ کو بتایا میں تین دن سے اتنا پریشان ہوں اتنا پریشان ہوں
تو یہ پرابلم آپ نے آج بتایا تھا کہ میں نے کلون ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے ورنہ میں اسی دن آپ کو بتا دیتا
شگفتہ میم کو میں نے بولا تھا ہاں بٹ مین دقت یہ تھی نا او ٹی پی کی ٹھیک جس کی آئی ڈی میرے پاس ہے تو میم کہہ رہی تھی وہ تھوڑا سا نخریے کرتی ہے او ٹی پی دینے میں تو اسی وجہ سے اور بتاؤ آج کا دن کیسا رہا تو کیسا رہا آپ کا
ابھی تو دن چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کا دن کیسا چل رہا ہے
میرا بھی ٹھیک ہے میں بھی ابھی بس آفس میں ہی ہوں اور لنچ وغیرہ ہو گیا آپ کا
جی جی لنچ ابھی تو لگا بس کروں گا تھوڑی دیر میں اسکرپٹ پہ آ جا ہے
ہاں ہاں بالکل بالکل
آپ بتائیے تمہارا دن کیسا گیا آج
میرا بھی دن اچھا ہے بس صبح سے ہی وہ یہ تھوڑا سا کام میں بزی ہوں تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ملا ہے فری ہونے ہو کے تو میں نے کہا ایک بار آپ کو کال کر لو اور آج تو موسم بھی ویسے کافی اچھا ہے اسی لیے موڈ تھوڑا سا فریش شاہ اتنا کام کرنے کے بعد بھی تھکان تھکان نہیں ہے
جی ہاں یار آج ہوا بھی کافی اچھی چل رہی ہے ویسے تم فری ٹائم میں کیا کرتے ہو
میں ویسے فری ٹائم میں میوزک سن لیتی ہوں اور کبھی زیادہ فری ٹائم ہوتا تو بکس ریڈنگ کر لیتی ہوں یا پھر کبھی کبھی کوکنگ کر لیتی ہوں ویسے آپ کو کیا پسند ہے
مجھے تو کرکٹ دیکھنا مووی دیکھنا اور فرینڈ کے ساتھ ٹائم اسین کرنا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی لوگ ڈرریب پر بھی لے کر جاتے ہیں تو میں نکل جاتا ہوں لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ
چلتا ہے لانگ ڈرائی پہ جانا
گریٹ ویسے آپ کی فیوروریٹ مووی کون سی ہے
مجھے نا کامیڈی مووی موٹیویشنل جو می موویز ہوتی ہے نا وہ بہت پسند ہے یار تمہاری
اچھا مجھے ایکچولی زیادہ تر تو رومانٹک موویز ہو گئی اور جو فیملیز کے ساتھ دیکھنا پسند ہو کچھ فیملی ٹائپ موویز ہو گئی تو ایسی مووی دیکھ کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے اور تھوڑا ہیپینس خوشی خوشی ملتی ہے
بالکل بالکل اچھی مووی اور اچھی کمپنی ہوناا تو ٹائم کا پتا ہی نہیں چلتا کہ ٹائم ہمارا کدھر چلا گیا کدھر اسپینڈ ہو گیا اچھی بس گوسپ اچھا لگتا ہے
بالکل یہ بات تو ویسے بہت صحیح کہی آپ نے ویسے آج آپ سے بات کر کے بھی مجھے اتنا کافی اچھا اچھا لگ رہا ہے کہ کافی دنوں بعد اتنی نارمل اور ریلیکس باتیں ہو گی آپ کے ساتھ
ہاں جی ہاں جی بس آپ ہی یار کال نہیں کرتے پت نہیں آپ کہاں اتنا بزی رہتے ہو کیا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو پتا ہے کال کرنے کا کبھی کبھی ہمیں بھی یاد کر لیا کرو یار
ٹائم کا تو ایسا کچھ نہیں ہے یاار تو خیر روز ہی کرتے ہیں بس یہی کہ فون لگانے کا کبھی کبھی اتنا نہیں ہوتا کیونک کبھی کبھی کچھ آفس کے کام ایسے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں پھر میں سوچتی ہوں میں نے کہا چل ابھی آفس کا کام کر لیتی ہوں پھر شام کو تھوڑا فری ہوں گی تو شام کو فری ہو کے تب کر لوں گی بٹ شام کو تھوڑا مار ٹ کا کام چلا جاتا ہے کہ گھر سے کبھی کوئی فون کرتے تو مارکیٹ سے ہی سامان لانا جانا ہوتا ہے تو بس اسی وجہ سے
اور بتاؤ آج کل کیا کر رہے ہو جاب میں جاب کر رہے ہو کہ گھر پہ ایک کام کرتی کیا کر آفس کا نام بھی رہے تو آفس کا نام لے رہے ہیں تو اہر سی بات ہے جو بھی کر رہے ہوگے نا
ہاں جی ہاں جی تو ویسے میں جاب کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی ہوں اس اس کے سھ ساتھ کچھ آن لائن بھی دیکھ رہی تھی میں نے کہا مجھے کچھ آن لائن بھی مل جائے
ہاں یار میں وہی پوچھ رہا تھا کہ آن لائن آپ کچھ کر رہے ہو میں بتاؤں آپ کو کچھ
ہاں آپ میرے کو بتا دیجیے ایک بار
میں نے کچھ دیکھا ہے اب آن لائن بس اچھا لگ رہا ہے مجھے میں کام کر رہا ہوں شاب کے تو پیمنٹ بھی وہ ایپ دے رہا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا تو آپ بھی ٹرائی کریں اور گھر بیٹھے بھی آپ اپ نہیں کر سکتے ہیں اپنی کمائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی وہاں پہ سے مجھ سے تو آج تک کسی نے کوئی پیسہ مانگا نہیں اور کوئی مانگتا بھی نہیں ہے آئی تھنک سو مجھے نہیں لگتا کوئی پیسہ مانگتا ہے وہاں پہ تو آپ کر سکتے ایپ اچھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کبھی آپ سے بات ہوی شام آں گ یا پھر کل پور پھر آپ کو ہو جاؤں گا ٹھیک ہے ٹرائی کریں آپ اچھا ہے
تو آپ مطلب اس ایپ کو کتنا ٹائم ہو گیا مطلب آپ کو کسی نے ب بتایا تھا یا پھر آپ نے خود کام کیا اس میں
نہیں مجھے بتایا تھا کسی نے اور مجھے تو ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے یہی کوئی آٹھ دس دن ہوا ہے تو مجھے پیمنٹ آ گیا تھا وہاں سے
مطلب کہ وشواس والا کام ہے ہم کر سکتے ہیں
بالکل بالکل بھروسے یقینا اپ بھروسہ کر سکتے ہیں
اچھا اور لمبے ٹائم تک چلے گا نا ایسا تو نہیں ہے ایک مہینہ دو مہینہ کی اب
نہیں نہیں مجھے تو لگ رہا ہے مجھے وہ پلیٹ فارم دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ لمبے ٹائم تک چل گا لانگ ٹرم چلے گا
اچھا اچھا تو مجھے بھی ایسا ہی کوئی کام چاہیے مطلب جو میں لمبے ٹائم تک کر سکوں ایک سال دو سال کیونکہ دو مہینے کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر کوئی نیا کام پکڑتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں نا تھوڑا سا وہ نہیں بن پاتا
جی جی جی میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج ایک کام پکڑو تھوڑا جب تک ہم اسے سمجھ پاتے ہیں اسے فالو اپ کر پاتے ہیں پھر وہ چلا جاتا ہے پھر ہم دوسروں کو سمجھے تو اس میں ٹائم لگائیں گھر تو وہ چیزیں مینج نہیں ہو پاتی ٹھیک سے بٹ میں اپ کو یقینا یہ بات جی جی یقینا یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو میں ان لائن کام بتا رہا ہوں اپ کو بتاؤں گا تو وہ آپ اس کو ٹرائی کریں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ لمبے ٹائم تک چلے گا اور آپ کافی اچھا پیسہ ارنگ کرو گی یہاں سے ٹھیک ہے
کوئی دقت نہیں ہے پھر اس سے اچھی بات کیا ہوگی میں ابھی تو فی الحال ویسے آفس میں ہوں دیکھوں گی شام کو مجھے ٹائم ملے گا یا پھر رات کو ٹائم ملےا تو میں ایک بار آپ کو کال کروں گی دوبارہ سے تو ایک بار آپ میرے کو ڈیٹیل میں بتا دینا اور کہی لنچ وغیرہ ہو گیا آپ کا
جی ابھی لنچ نہیں ہوا بس آپ کا کال آ گیا تھا تو میں نے کہا پہلے آپ سے بات کر لوں اس کے بعد لنچ فش کروں آپ بتاؤ آپ کا لنچ ہوا بالکل یار اپنوں کے لیے لنچ کیا اپنوں کے لیے تو سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں یار
یہ بات بھی پھر بھی یہ بات ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی بہت سے لو یہ ہوتے ہیں کہ ابھی پہلے میں اپنا کام کر لوں جب فری ہوں گا تب بات کروں گا یا پھر ٹائم نہیں ہے ابھی یہ کا سک
کچھ لوگ لائف میں کچھ خاص ہوتے ہیں کچھ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ مطلب اس سے ایک الگ ہی اٹیچ منٹ ہوتا ہے تو ہم ان کے لیے یہ سب کر سکتے ہیں لنچ کیا کچھ بھی ابری تھنک میں تھوڑے کو تیار ہو رہتا ہوں کےے یہ تو ایک کال کی بات تھی
سب کی تھنکنگ آپ جیسی نہیں ہوتی نا چلو پھر بھی میرے پاس اتنے اچھے دوست ہیں ج کی کبھی بھی من کرے آپ سے بات کرنے کا تو بنا سوچے سمجھے آپ کو کال کر سکتے ہیں کوئی جج کرنے والا نہیں ہے
آج کل کے ٹائم میں لوائلٹی ملتی کہ ہے یار ٹھیک ہے یار
وہی تو بات ہے کسی کو ہم اپنا ٹائم سب کچھ دیتے ہیں پھر بعد میں
لائلٹی نہ ملے تو یہ پھر جی جی بٹ یار میرے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس سے بات کروں ایز اے فرینڈ ہی کیوں نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی میں لوائل رہنے کی کوشش کرتا ہوں کل کو اس سے مجھے کوئی شکایت نہ ہو کوئی کمپلینٹ نہ ہو اور یہ میرے کریکٹر کو یا میرے اس کو یہ جج کرے ٹھیک ہے اور مجھے غلط سمجھے وہ میں نہیں چاہتا ی کہ کوئی مجھے غلط سمجھے
میرا بھی بالکل آپ کہ جیسے ہی سوچ رہ جیسے آپ کی تھنکنگ ہے میری بھی بالکل ویسے ہی ہے
گڈ گڈ گڈ اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور کافی دن کے بعد ہماری بات ہو رہی ہے
ہاں ک
موسم ہو رہا ہے تھوڑا دھوپ نکل رہا ہے پھر چھاؤ آ رہا ہے تو ایسا چل رہا ہے موسم
دو تین دن سے تو بہت گرمی تھی ہمارے یہاں پہ تو ابھی پچھلے ہفتے بارش ہوئی تھی دو تین دن لگاتار تو موسم ٹھیک اب پچھلے دو تین دنوں سے بارش نہیں ہو رہی اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے کل آپ کی ہماں بارش ہوئیتی
نہیں نہیں بس ایک تو دو بوندیں گری تھی بس
اچھا ہمارے یہاں ا بھی کل شام کو تو ویسی وہی ہلکی پھلکی تھی آج صبح بارش ہوئی تھی صبح پانچ ساڑھے پانچ بجے اور اب اتنی تیز دھوپ نکل رہی ہے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا صبح بارش ہوئی
بھائی تو تو موسم کا کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ کب رنگ اپنا بدل لے کب اپنا رنگ دکھا دے
اسی کو موسم کہتے
موسم کا ایسا ہی ہے موسم اپنے من کے حساب سے چلتا ہے کبھی گرمی کبھی بارش کبھی دھوپ اور بتائیے فیملی میں سب ٹھیک ہے آپ کے
جی میری فیملی میں سب ٹھیک ہے الحمد للہ آپ بتائیں آپ کی فیملی میں کیسے ہیں سارے
ہاں میرے یہاں پہ بھی سب صحیح ہے بس اپنا وہی سب لوگ س اپنے ڈیلی بیسس کے کام پہ لگے ہوئے ہیں ممی پاپا بھی ٹھیک ہے ہاں بھائی بھائی سب ٹھیک ہے میں سوچ رہی تھی میں نے کہا کافی دنوں گئے سوچتے سوچتے سوچتے تو میں نے کہا چلو آج ٹائم نکالتے ہیں بات کرنے کے لیے
ارے شکریہ صاحب بہت اچھا کیا اور من خوش ہو گیا میرا
ہاں میرے کو بھی آپ سے بات کر کے بھی کافی اچھا لگا ایک مطلب لگ ہی دھی اتنے دنوں بعد بع تو یہ ایسا لگا اب ڈیلی بیسس پہ روز ہی بات ہوتی ہے ہماری
اس سے بات کر کے کافی بٹر فیل ہوا اور بہت اچھا لگ رہا ہے کرتے رہیے گا کال آپ بالکل ڈراپ کر دیتے ہیں آپ باتگ کرتے ہیں بالکل لیبس ہی کر دیا کیا میرا نمبر اپنی لائف سے کیا
نہیں ایسا نہیں ہے یاد مائنڈ میں تو رہتا ہے کہ کرنی ہے کال کرنی ہے بٹ ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ کام میں تھوڑی آرام سے باتیں نہیں ہو پائیں گی دھیان کام کی طرف رہے گا تو میں نے کہا فری ہو کرتی ہوں اسی میں تھوڑے ایک آدھا دن چلا جاتا ہے کوئی نہیں اب تو میں ڈیلی بیسس پہ کر لیا کروں گی باقی آپ کھانا وانا کھا لو ٹھیک ہے اوک اوکے
اوکے ال آ